ہیلو
ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں بس سب اللہ کا رحم ہے سب خیریت سے ہے آپ سنایے سب خیریت سے ہیں
مزے میں ہے ہم سب بالکل اللہ کا شکر ہے
چلو چلو بڑھیا ہے ہم نے کہا چلو آج آپ سے بات کرتے ہیں کی جو ہم ہمارا ہم دیکھو اپنے کھانے میں کتنے کتنی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم پلاؤ یا بریانی بناتے ہیں اس کا ہماری سنسکرت تی پر کتنا بڑا وہ لوک کتنا لوک پریہ وینجن ہے وہ ہمارے لیے
بالکل بالکل پلاؤ آپ کو پتہ ہی ہے کیسے کتنا اچھا چیزیں ہے بنانے میں اس میں ہم ساری طرح کی سبزیاں بھی ڈالتے ہیں وینجن سارے طرح کے ڈالتے ہیں ایک طرح کے ایک ایسے پک ایسا پکوان ہے جو آپ کی خوش خوشبو بھی ہوت تی ہے لذت دار بھی ہوتا ہے
لذت دار بھی ہوتا ہے
اسے اسے کیا کہتے ہے کہ ہمارے مطلب ہمارے پسندیدہ کی چیزیں بن جاتی ہے اور لوگوں کو سب سے زیادہ پسند بھی وہ آتی ہے کی سادگی سے بن تی ہے اور لوگ پسند زیادہ کرتے ہیں چیزیں
بالکل بالکل آپ نے جیسے کہا یے آپ نے دیکھا پلاؤ ایک ایسا پکوان ہے جس میں خوشبو بھی ہوتی ہے لجت بھی ہوتی ہے نفاست بھی ہوتی ہے اور ایک جائ کا بھی ہوتا ہے اور ایک سادگی بھی ہوتی ہے جس کے کارن آپ نے دیکھا کھا ہوگا کی اس کے اس کو کوئی کسی بھی عمر کا ہے کوئی چاہے بزرگ ہے یا بچہ ہے یا کوئی جوان ہے وہ اس کو پلاؤ کو کھانا آپ نے دیکھا ہوگا کتنا پسند کرتا ہے کوئی بھی ہمارے گھر میں تیوہار ہو ہوتا ہے جیسے عید ہو گئی دیوالی ہو گئی یا کوئی شادی بیاہ یا نکاح وغیرہ ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پلاؤ وہ ایک سب سا جان ڈال دیتا ہے اس تہوار پے
صحیح فرمایا بالکل آپ نے سب سب سے بڑی چیز ہے اس کی وشیشتا یے ایسے ہے ہم اس کو جلدی سے تیار کر سکتے ہیں کیا کب اتنا ٹائم نہیں لیتا جب کوئی رشتے دار آپ کے گھر
جب رشتہ دار آپ کے گھر میں
اور زیادہ وہ بھی نہیں ہے گھر پے ہی چیز ج آس آسانی یہ بنا سکتے ہیں اور سب سے زیادہ سواد اور اتنا شاندار بنتا ہے
میں اور سبزیاں کاٹ کے باریک باریک وہ سوادشٹ اور سواد بن جاتا ہےجیسے
وہی ہے کہ یہ ہمارے بھارتیا سنسکرتی اور مہان
بہت بڑھیا چیز ہے بھارتی جڑا ہوا ہے
بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا یہ تو آپ نے جیسے کہا اگر ہم اس کو بناتے ہیں تو اس میں ہمیں سمے زیادہ نہیں لگتا جیسے ہم کوئی بریانی بناتے ہیں یا کچھ بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک اس کا سواد بھی کتنا شاندار ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو ہمیں بھی اگر ہمیں لگتا ہے تو ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلاؤ بناتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہم اس میں باسمتی چاول یوز کرتے ہیں اور جیسے ہری سبزیاں ڈال ہیں مسالے ڈالتے ہیں تیل بھی ڈالتے ہیں کئی لوگ سوکھے میوے وے بھی ڈالتے ہیں اور پنیر ڈال دیا سویابین ڈال دیا مشروم کاجو کسمس مٹر اور سب ڈالتے ہیں تو اس کا سواد کتنا ہی دلکش بھی ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے نا پوشٹک بھی ہوتا ہے
صحیح فرمایا بالکل وہی کہتے ہیں نا یہ بھارت کہ آہ جگہ جگہ الگ الگ راجیہ میں آپ پلاؤ کئی پرکار کی سب اپنے اپنے پرکار کی چیز بنتی ہے کہیں کہ کہہ لو کہ ویج پلاؤ بنتا ہے پرسد ہے کہیں پہ آپ لے لو کہ مٹر پلاؤ بن جاتا ہے کشمیری پلاؤ توا پلاؤ ناریل پلاؤ پنیر پلاؤ مشروم پلاؤ یہ کئی
ہاں
اسی طرح کے طرح کے الگ الگ پلاؤ بنتے ہے اپنی اپنی پسند کے ہر راجیہ میں الگ الگ چیزیں بنتی ہے اسے ہر شیتر میں کہ کہ سب سے پہلے چیز دیکھی جاتی سواد سواد کہتا ہے سواد کی پرمپرا کے انوسار ہی اس کے کچھ نئے نئی چیزوں سے جوڑا جاتا ہے جس سے کہ لا آپ دونوں کو بن کارن ہے کہ پلاؤ دیش کے الگ پسند کیا جاتا ہے
بالکل بالکل آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اگر ہم پلاؤ بناتے ہیں جو کھڑے مسالے ہم ڈالتے ہیں جیسے الائچی ڈال دی دال چینی ڈال دی تیج پتا ڈال دیا لونگ ڈالتے ہیں جیرا بھی ڈالتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اوپر سے کیسر کا پانی ڈالتے ہیں اور جو آپ نے دیکھا ہوگا مسالوں کی خوشبو آتی ہے اس سے ہمارا جب پلاؤ پکتا ہے تو اس خوشبو جو ہوتی ہے اس کی وہ ہمارے گھر میں پھیل سارے گھر میں پھیل جاتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہماری بھوک بھی کتنی بڑھ جاتی
صحیح فرمایا بالکل دیکھو پلاؤ ایک طرح کا سنتولت بھو ہونا ہے بہت کہتے ہیں کہ آپ گھر میں آرام سے سبزیاں پڑی ہے جیسے کہ آپ کے لوگ گاجر پڑی ہے بینس پڑیے مٹر پڑا ہے شملہ مرچ پڑی ہے پھول گوبھی پڑا ہے ان سب کو ملا اگر آپ ایک اچھا سا پلاؤ پروٹین پلاؤ تیار کر سکتے ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہوتا ہے پروٹین بھی ہوتے ہیں وٹامنس بھی ہوتے ہیں اور یے کہتے ہیں یے ایک طرح کا خزانہ ہے اچھی مات ترا میں آپ ہر چیز بنا سکتے ہیں ہر شریر کو کہتے ہیں کہ اندر سے ارجا بھی دیتا ہے اور ہمیں لمبے سمے تک نا پیٹ بھی بھرا رہتا ہے پلاؤ کھائے اور پیٹ بھرا رہتا ہے ہمارا ساتھ ساتھ آپ اس کو کہتے ہیں کو سوادشٹ کی طرح آپ دھیان بھی رکھتے ہو کہ ہمیں اور بھی سوادشٹ بنائے جسے جس طریقے سے کو بنایا جاتا ہے کھڑے مسالے ڈال کر جیسے آپ نے بتایا ہے وہی کہتے یے اور تیل بھی کم لگتا ہے اور دیسی گھی میں لوگ آج زیادہ تر ہی بناتے ہیں
بالکل بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا جیسے کہ آپ نے کہا کی یے سب تولیت بھوجن ہوتا ہے کیونکی اس میں سبزیاں ڈلی ہوتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کی یے ہمارے سواستھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ کہ کئی بچے آپ نے دیکھا ہوگ سبزیاں وغیرہ نہیں کھاتے تو اسی بہانے بچے تھوڑی بہت سبزیاں بھی کھا لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم پلاؤ بناتے ہیں وہ بنانا بھی کتنا آسان ہوتا ہے کیونکی اس میں ہم آپ نے دیکھا ہوگا چاول کو پہلے کچھ سمے کے لیے بھی گود دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم گھی یا تیل ڈالتے ہیں پھر اس میں جیرا لونگ ڈال چینی اور تیج پتہ جیسے مسالوں کا تڑکا لگاتے ہیں پھر سبزیوں کو ہلکا سا بھون کر میں چاول وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور اپنی ضرورت کے انوسار پانی بھی ڈال دیتے ہیں پھر جب دھیرے دھیرے یے پلاؤ پک تا ہے تو اس کی جو خوشبو اس کے اندر سما جا تی ہے اور جو پلاؤ ہم تیار کرتے ہیں اس میں ہم اوپر سے آپ نے دیکھا ہوگا کاجو کشمش ہرا دھنیا اور کے سر ڈالتے ہیں تو اس کی نفاست کتنی بڑھ جاتی ہے
بالکل صحیح فرمایا بالکل صحیح فرمایا آپ نے آپ کو پتا پلاؤ جیسے کہہ لو کہ ہم بچوں کو پلاؤ بنا کے دیتے ہیں جے ہم بڑے بھی کھاتے ہیں بزرگ کو بھی دیتے ہیں سب سے پہلے بزرگوں کے دانت نہیں ہوتے وہ بڑے آرام سے پلاؤ کھائے جاتے ہیں ان سے ٹھیک ہے بچے بھی جن کو بچے بھی سب سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھا کھانا شروع کر جاتے ہیں پلاؤ اور پلاؤ کو آپ اب دیکھو دہی کے ساتھ کھلاؤ رائتا بنا لو اچار کے ساتھ بنا لو پاپڑ کے ساتھ لے لو سلاد لے لو سوادیش کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی آپ پروس سکتے ہو آرام سے اس کا کیا کہتے ہیں سواد کئی گنا اور بڑھ جاتا ہے آپ کے گھر مہمان آئی ہے آپ ان کے سامنے بھی گرما گرما پلاؤ پروس سکتے ہو ایسے اس طریقے سے اور خوشبو بھی آتی ہے اس کی بہت زیادہ اچھی لاجواب ہوتی ہے اور جائقہ کہتے ہوتے اور اور کہتے ہیں آکرشت روپ دیکھنے کے روپ میں بھی اتنا اچھا ہوتا ہے نا کہ من جیت لیتی ہے کہتے ہے دل جیت جاتا ہے یہ وجہ یہی وجہ ہے کہ آپ دابتوں پہ کوئی بھی آپ دعوتیں کر رہے ہو ایک اہم حصہ ہی پلاؤ کا ہوتا ہے
بالکل بالکل اب آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی صحت کو لے کر بھی کتنا زیادہ وہ ہو گئے ہے جس سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلاؤ میں بھی کتنے بدلاؤ آ گئے ہیں جن چیز آ گئے ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے براؤن رائس یوز کرتے ہیں کئی ملٹ پلاؤ بناتے ہیں کئی اوٹس پلاؤ بناتے ہیں کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ کم تیل والے بھی پلاؤ بناتے ہیں جو ہمارے صحت کے لیے کتنا زیادہ مطلب اچھا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کس بچے جو بچے ہیں بزرگ ہے وہ بھی پلاؤ کا آنند لیتے ہیں اب بچے اسکول کے ٹفن میں ہم لنچ باکس میں یا کہیں ہم گھومنے جاتے ہیں اپنی فیم پریوار کے ساتھ یا کسی سماروہ وغیرہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلاؤ کتنا زیادہ مطلب بھوجن اچھا بھوجن ہے اور آسانی سے بھی لے ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں تو آسانی سے لے کر جا سکتے ہیں اور اب ہمیں اسے دوبارہ گرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی
صحیح صحیح فرمایا بالکل آپ نے اب کہہ لو کہ پلاؤ ہے جو پلاؤ بھارتی رسوئی کی کہہ لو کہ ایک طرح کی نعمت ہے ٹھیک ہے جس سے سواد پوشن سادگی اور شاندار لذ لذت دار ہمیں اسے اس سے میل کھاتے کہتے ہے کہ مل دیکھ دیکھ بالکل اور ان کی جب خوشبو آتی ہے ہم کتنے پسند ہوتے صحیح ہیں اس کے علاوہ کہتے ہیں جایقہ دل کو جیت لیتا ہے اور اس کی نکاصت میں بھوجن کو خاص بنا دیتا ہے جیسے کہ کیا لے جبک آپ سنتولت مات صبح میں بھی آپ کھاتے ہو پوشتک بھوجن تو اس کی گری کتنی لگتی ہے کنی اسی میں ہی بنائی جاتی ہے یہ اور سوادش بنا دیتا ہے اٹم کا
بالکل
کہ یہی ہے کہ آپ سمجھیے کہ پلاؤ کیول چاول ہی نہیں ہے ایک سدارن ونجن نہیں ہے بلکہ یہ کہہ لو کہ خاص کر کے کھان پان کی سب سے اس کو لذیذ چیز مانا جاتا ہے جس سے رونق بھی بڑھتی ہے
بالکل اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ حافظ
جی پھر اللہ حافظ جی پھر ملاقات ہوگی